السلام علیکم ہاں تو کیا بول رہی تھی آپ بہن کا کچھ وہ کیوں ہنسا رہی تھی آپ کو پیچھے کیا ہوا آپ آپ نے فون فون چھوڑتے وقت پتا نہیں کشمیری میں کیا کیا بولا آپ نے ہ آپ پھنس رہی تھی نا اس میں ہوتا ہے اور آپ نے کہھر کون سے کپڑے پہنے تھے آپ نے دکھایا بھی نہیں
ک تھا
کون گلو
یلو کلر کا
اچھا آپ لوگوں نے اچھے سے کاپڑے لگائے کب
ہاں فنکشن میں نہیں کروں نہیں یہ یہ نہیں مانیں گے
اچھا یہ بتاؤ آپ نے اچھا یہ آپ نے اذان کو وہ کپڑے کیوں نہیں لگائے تھے جو فنکشن کے لیے ہاں
گ اس کی اوپر والے انینار کیپری برابر ت ا تو بہت بڑی ہو گئی
اچھا
وہ بھی ہوئی جو آپ نے لائی اس کو
ہاں وہ میں نے ابھی نہ اپنے ہی لی لیکن لیکن وہ بڑی بعد میں دیکھ گی بڑی ب
چ لان ہے
آپ کہاں سے تپ سے بولا تو نہیں
کیوں نہیں آپ اس کو سات دن کہاں ہو گئے
وہ سیٹرڈے کو آئی کیا ہوا آپ کو
آسا ہو د تو ا سٹرڈے ک دن
سٹرڈے آٹھ
پندرہ دن تک ہے نا
نہیں دس دن ہوتے زیادہ متب
ہ ا دیکھو کتنا ہو گیا
بڑی بڑی یہ سب چھوٹے اس کو جلدی کب بھی چھوٹے ہوتے ہیں جو یہ پرس میں بعد میں ناپ لوں گی جو یہ یہ لاسٹ ر کی ہے نا یہ وائٹ انر جو بیا نے لائی ہے
ہاں نہیں یہ وہ نہیں ہے وہ ابھی اس کو نہ آئی ہے یہ ڈیڈی نے اس کو لائی تھی ہاں ایک ریڈ کلر کی وہ میں نے وہ بھی ٹائٹ ہو گئی ہے اور چھوٹی
دیکھا
ہاں وہ بھی ہو گئی
اس کو چلتی کبڑے یہ
جلدی ہوتے ہیں کبڑے چھوٹے
یہ ہ یہ ماشا ہائٹ لیتا ہے ماشاء اللہ ہائٹ لیتا ہے
ہوں
لیتا ہے ہاں ہاں اچھا اچھی بات ہے اس کو لمبے کاپ دے لانا ہاں اب تمبو سے لمبو کب ہو گئی ہمیں تو پتا بھی نہیں چلا اور سناؤ
بس ٹھیک اچھے سے میں جو لگا میں سو جاؤں گی لیکن کن عام تھوڑتا ہی نہیں ہے
نہیں سونا نہیں ہے اپ بیٹھو کیا ہوا آپ کو
ج نہیں دیکھو یہ میری بہن یہاں سے جاڑو دے رہی ہے ہم ایک سائڈ سے ختم کرتے ہیں کام دوسرے سائڈ سے ہمارے بچے لوگ
ہاں ہ
پتا نہیں ان کو کیوں نہیں مجھاتا ہے یہ انسان یہ مشین نہیں ہے
ا اچھا ٹھیک
کون سی قسم کے انسان ہیں ہاں ہاں
جنریشن کے بچے
نہیں یہ بات بولتے ہیں گاجر گ گجرات
گج گ اس کو بہت یہ ا ٹمیٹو پیٹیٹو یاد ہوا ہے
ہاں اش کو د ہو
کیا ہوا
پس نہیں ختم گاڈ لگان نا ع باد نہیں سار گاجر نیچ جچ فنکی ہ
اس کو بولانی تھی جادوئی مشین پو ج تھاہ ایک پاگل کرتے ہیں بچے الگ
دیکھا میں نے کاش میرے پاس پیسے ہوتے گولڈ کا ہاں
ا کیا کرنا ہے جھمک
کلوک وا
آپ کو بھیھی بھیجنا تھا نا یہ ایئر رنگ بول رہی تھی نا
میں نہیں بییک وں گی اب ذرا پیسے ختم ہو جائیں گے پھر ٹھنڈ ٹھن گوپال رہے گا پھر میرے پاس
میں آپ کہاں جاتی ہو تو تو گر جائے گا
ہاں وہی تو ذرا کس کے لیے سونا خود کے لیے خرچ کروں گی پیسے تو اچھا لگے گا اب پھر سونا لا کے لا کے رکھنا ہے دوسروں کے لیے مطلب ہر کوئی اپنے لیے تو تھوڑی نہیں لاتا ہے تھوڑی نہا لاتا ہے ہر تو دوسرا ہی پہنتا ہے کیونکہ سر تو کچھ نہیں لینا ہے ہاں
سوات کچھ نہیں لیتے ہیں
اس لیے مجھے سونا وغیرہ کچھ نہیں لینا
اچھی بات ہے
مش کرو خود کے لیے کپ ڈے بب د ل آؤ بس صحیح یہ میریر لی یہ مییر لی باقی جن کو فیوچر پلان ہے وہ کرے گا وہ کیا کرنا ہے
وہ سب کے لیے صحیح بات ہے کیا جمع کرنا
کس لیے کس لیے کیا فائدہ
جتنا خرچ اتنا ہی پکڑ لے اور بس
مجھے یہی سونا وونا لانا ٹھیک نہیں لگتا آب خ م لیے میری وہ ہے چین پینڈنٹ ہے نا
ہاں میں نے وہ لگائے تھھی کال اپپنی لیکن آپ کی قسم اتنا تنگ ا ہی میں بولا
وہی نا میں نے میں نے لاسٹ ایئر میں نے لاسٹ ایئر جب میں اذان کے پاس آئی تھی نا سب لگائی ہے لاسٹ ایئر چین ایک بار بس وہاں سے آ کے ہی لوبی میں ہی میں نے وہ نکالی
ہاں کہاں گے ہیں
اس سے دگ آتے کوئی اچھا مزہ نہیں آتا
ہوں
سمپل سٹی میں مزہ ہے
ہاں اپنے برتن پتا نہیں کہاں گئے ہم بھی تنگ آئے اس فنکشن سے
کہاں ج حالی
یہ اپنے اپنے جا کر نہیں ہوتے ہیں پھر دیکھو پہلے مجھے ایک چیز گھوم جاتا اب دوسری
سہلا ت آج ایک دو دن بیٹھے گی انشاء اللہ
نہیں نہیں ابھی جائے بتایا یہ کال بھی گئی رہاات کو فونی وہیں پہ اس سے بلا مجھے ن نہیں آئے گی یہاں پہ پھر گئی وہی ڈیڈی ب ج کوئی ب نہیں کال آ چون کو الٹی آئے گی اپناظر رکھنا یہ یہ ج چھوڑ کہ ہیں دوسرا چیز پکڑ دے ایک چیز چھوڑ د گندا
ہاں مجھے نہ کچھ
وہ رمشا کھا رہی تھی
چلو شکر ہے میرا بس ج ہے مطلب وہ بھی یہی کرتا پیٹ پیٹ پیٹ کے پاس
اور کیا وہ
یہ تھ آنی پور کو ہاں اور کیا
بہت ہے وہاں سے
ہاں ہوتا رہتا ہے یہ نا کیا بولتے ہیں اسے
اور میں نے اپنے برتن تھوڑے تھوڑے سیٹ کہ مجھے نا ٹینشن ہو جاتا ہے میرے برتن کہاں گئے
کیااں میں کیا بول رہی تھی
فٹ گیا
یہ کیسے
مجھے کیا پتا فریج میں تھا
فریج باندھ تھا کیا
لائٹ ہی نہیں تھی
ہاں تو پھر وہی ہوا ہے م کیا ہوا آپ کو
میں باہر لگی ورنہ میں نے اس کو سیٹنگ کی ہوتی
جو کچن م اس نے کچھ نہیں
کچن ماسٹر نیند میں ہوتا ہے چاائے
اچ ہ
اس لیے
کل سے اظہا نے ا پانچ روپے سے بھی کم والا لیز پیکٹ کھایا ہوگا آج
دیکھا یا یہاں پہ تان کرتا پہن لیکن یہ سب ک
دس روپئے کا لایا نا جاجی نے اس میں سے بھی آدھا ہی کھ کایا
اچھاك
اس سے بھی آدھا ہی کھایا
ہم نے بسما نے وہ دوائی دی حیا کو
ج ہاں ٹھیک رہیے
ہاں پتا ہے ان کو انہوں نے کیا کیا ہے آ م نے اس کو ہاسپٹل میں ہی مطلب ہاسپٹل کے پاس رکھا تھا کچھ مت ہو جائے گا ساڑھے دس بجے تک
کیوں
اللہ کر اللہ نہ کر کچھ ہو
اسے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کیا م نر کےے
یہ کو ب ج آپ
تس اس میں کیا اتنا ڈرنا ہاسپٹل کے پاس بیھ نا اور ہاسپٹل کے جنگل میں تھا
اس نے شوبو نے بولا نا بسما نے بولا ہم دس بجے شبو کے گھر سے ہو کر گئے
دے کا بولو فون کرنا تھا
اور یہ اسی لیے ماما ماموں ڈر رہا ہے ماموں بہت زیادہ ڈر گئے ہاں وہی ہے نا
اس کو آگرگرہ کس میں جو کل تو ری ملی تھی اور بکر
مجھے پانچ روپئے کا منچ ملا ابھی ہے نا وہ ابھی ہے نا وہ سویا ہوا میری ہے عید کھانے کے لیے کیونکہ وہ ہوگا کمار اگگرلہ آ نہ کرے اگر وہ آائے گا تو اس
بس نے یہ بت ٹھیک نکلا شکر اللہ کااں یہ بھی ٹھیک ہے شکر اب ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں بھروں گی یہ فریج میں واپس اب بولوں گی میں حہ ک خانا پکانا وہ تو بپش ہووں گی پتا نہیں ج موسم ٹھیک ہو جائے گا تو آئے گا ان شاء اللہ
ہاں ہو جائے گا ہم دھوپ کھل گئی کیا ہوا آپ لوگ کدنا ڈر تھ ہو
اور کیا
ڈرنے کا ارے چپ کرو پاگل چلو میں واپس کال کرتی ہوں اللہ حافظ
ہ اب
نا
ٹھیک ہے